ہلو السلام علیکم کیا کرھر
ہیلو
ہیلو الل علیکم کیا کر رہی ہے ہیلو جی بازری ہار
ہلو ہیلو
ہیلو اللام علیکم
نہیں آ رہی ہے
ار
کیا کر رہی ہو آپ ہیلو
ہاں جی آواز رہی ہے
کیا کر رہی ہو آواز نہیں آ رہی ہے
ہ تم بتاؤ کیا کر رہی ہو
کچھ خاص نہیں بس فون یوز کر رہی تھی نا تو بتاؤ
میں آن لائن جاب کے بارے میں سوچ کر سوچ رہی تھی آج کل ہر جگہ ورک فرام ہوم کا
ہاں ار آار بھی میں بھی دیکھے ہیں بہت لوگ گھر بیٹٹھے ارننگ کر رہے ہیں مجھے بھی انٹرسٹنگ ہے
ہ سیم لیک پروابلم یہ ہے کہ سمجھ نہیں آا کہ کون سی جاب رئل ہوتی ہے
بالکل کوئی ایڈس کوئی ایڈس ایسا ہوتا ہے جو بولتے ہیں روز پانچ پانچ ہزار کماؤ اور بعد میں اسکیم نکل جاتا ہے
ہاں بالکل ہاں پہلے رجسٹریشن فری مانگ ہیں پھر غائب
یہ کا ہے مجھے ٹائپنگ ڈاٹا انٹرنگ یا کنیکٹیڈ رائٹنگ جیس جاب ٹھیک لگتی ہے تم
ہاں مجھے بھی ٹیچنگ یا کسٹمر سپورٹ والی جاب اچھی لگتی ہے آن لائن ٹیوشن بھی اچھا آپشن ہے
ہاں اگر کسی سبجیکٹ میں اسٹرانگ اسٹرانگ ہو تو آن لائن ٹیچنگ بھی بیسٹ ہے نا
ہوں پس تومہاری ٹائپنگ اسپیڈ اچھی ہے
ل پر پریکٹس
صر ج میں سوچ رہی تھی کہ ہوں رائی کروں
بہت پروفائل اسٹرانگ بن بنانا پڑتا ہے اور سیمپل دکھانا پڑتا ہے
ہ ہاں لیکن شروع میں کلائنٹ
اگزیکٹلی ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے
ہوں مطلب پیشنس چاہیں گے
ہ
سوشل میڈیا
برنڈ کے پیجز ہینڈل کرتے ہیں پوسٹکپشن رپلائز سب
ہوں
ہ اگر کریٹیوٹی ہو تو مزہ بھی آتا ہوگا نا
ہوں ہوں ہوں ایک جٹ
انسٹاگرام یا و سبے
ایک کوشن میری آن لائن ہاں پروڈکٹ سیلنگ کرتی ہے ایک کزن ہے میری جو آن لائن پروڈکٹ سیلنگ کرتی ہے
آن لائن بزنس بھی ایک طرح کا جاب ہی ہے
دونوں پہ کپڑے اور ایکسیسری سیل کرتی ہے اور ہاں بس
اور ٹرسٹ بلڈ کرنا پڑتا ہے کس کسٹمر کے ساتھ
کبھی آن لائن لرنگ اتنی ہے
ابھی تک نہیں لیکن چھوٹی موٹی سروے ٹرائی کی تھی
تو پیمنٹ ملی تیں کیا
بہت کم ٹائم زیادہ لگا ارننگ کام
وہ پھر برف نہیں ہوا
ہاں اس لیے اسکل بیس جاب بیٹر ہوتا ہے
کوش اس کو سب سے یوزفل لگتی ہے
کنیکٹیڈ رائٹنگ گرافک ڈیزائن ویڈیو ایڈیٹنگ کوڈنگ
ویڈیو ایڈیٹنگ کا ڈیمانڈ بہت ہے آج کل
بالکل یوٹیوبر کوئی ایڈیٹر چاہیے ہوتا ہے
لیکن سیکھنے میں ٹائم لگے گا
ہاں مگر ایک بار سیکھ لو تو اچھا فیوچر ہے
مجھے انگلش تھوڑی امپروو کرنی ہوگی آن لائن جاب کے لیے
ہیلپ فل ہوتی ہے اسپیشلی انٹرنیشنل کلینٹ کے لیے کلائنٹ کے لیے
بالکل انٹرویو بھی آن لائن ہوتا ہے کیا
کوئی کمپریزن ویڈیو کال پہ انٹرویو لیتی ہے
ہ تھوڑا نروس ویل ہوگا
شروع میں ہوتا ہے پھر کانفیڈنس آ جاتا ہے
آن لائن جاب کا سب سے بڑا بینیفٹ کیا لگتا ہے
فلیکسیبلٹی گھر کا کام ٹائم بچ جاتا ہے
ہاں یہ تو ہے یار اور ٹریول کا ٹائم اور ایکسپینسو بنوں
اسپیشلی گرلس کے لیئے کانوینٹ ہو سکتا ہے نا
ہوں تو ہے ف فیملی کے ساتھ رہ کر بھی کام ہو جاتا ہے
لیکن ڈسکرپشن بھی بہت ہوتی ہے گھر پہ
ہوں اور
ہاں اسٹیبل انٹرنیٹ ضروری ہے
اور ڈسپلن بھی
بہت ضروری ورنہ پروسیسیشن اسٹارٹ
میں تو کبھی کبھی فون میں ہی بزی ہو جاتی ہوں کبھی بہت فون چلاتی میں سوشل میڈیا زیادہ یوز کرتی ہوں آج کل تو ویسے ہی سبھی لوگ یوز کرتے ہیں
سیم یار سوشل میڈیا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ اسان ہے
اگر آن لائن جاب مل جائے تو ضرور کروں گی ہوں
میں بھی اپنا خود کا ایکسپینن سینڈل کرنا اچھا لگتا ہے
فائنشیل انڈیپینڈنس امپورٹنٹ ہوتا ہے بہت زیادہ ضروری
بالکل کانفیڈنٹ بھی بہت بوسٹ ہو ہوتا ہے
کبھی کبھی لگتا ہے کہ شروع کہاں سے کروں
سمپل اسٹیپ لو پہلے اسکل شوز کروں
ہیں
اس کل سی کو بیسٹ لسٹ کرو سمپل بناؤ اپلائی کرو بہت آسان ہے لیکن سیکھنا بھی پڑتا ہے محنت لگتا ہے اس کے لیے
اور یہ تو ہے محنت بھی لگتا ہے ٹائم بھی لگتا ہے پھر گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی کرنا تھوڑا سا
کرنا تھوڑا ڈفیکلٹ ہے بٹ پاسبلس
جب بتا رہی ہو نا بت سمپل لگ رہا ہے
ڈیلی تھوڑا پروگرریس کرو کمپیئر مت کرو دوسرے سے
ہ بالکول
ٹرین شاہ
اگر فیک جاب ہو تو پہچانے کا
جو پہلے پیسہ مانگے گریجویٹ تک ارننگ بولے روپیہ پریشر ڈالے کیئرفل
ہو سمجھو کہ وہ فھیک ہے نہ
کمپنی کے بیک گراؤنڈ چیک کرنا چاہیے
ہاں ہاں میں سمجھ گئی ہوں
ہاں ریویوز ہیلپ فل ہو تا ہے
بیچ بھی یہاں دیکھنی چاہیے
کافی حد تک ہے ڈیجیٹل اسکل بہت ویلیویبل ہو رہی
ہوں مجھے لگتا ہے کہ فچر آن لائن جب کا ہی ہ کیونکہ گھر میں بیٹھ کے ہی میں کر سکتی ہوں ہوں آگے ہم اور دوس بات کنٹینیو کر سکتی ویسے تم کب سے ہوئی آن لائن جاب میں کر رہی ہو نا
پرفید اکاؤنٹیبلٹی بھی رہے گی
تم کب سے کر رہی ہو آن لائن جاب
م کیا سی
ہے نا
ان شاء اللہ میں نے میں نے چایا نہیں ہوتی
ہاں یہ تو ہے محنت کرنا چاہیے ہم جو بھی ہم کام کریں اس میں ہمیں محنت کرنی ج س وقت دو تبھی اس پ ہم کچھ کر پائیں گے اب ہم ہماری کر پاتے ہیں تو یہ
کل سے نہیں آج سے بس ڈپ کا
میں نا بہت ٹائم سے اس یہ یہاں
ویسے تم نے ڈسائڈ کیا ک اسکل سے اسٹارٹ کرو گی
ہاں میں نے ڈسائڈ کر لیا ہے آپ آگے میں بات کروں گی تم سے
نائٹ چوائس رائٹنگ میں بہت اسکوپ اچھ
ہوں چلو ٹھیک ہے
بالک اور پریکٹس سے رائٹنگ اور اسٹرانگ ہو جاتی ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو کرتے ہیں پھر بات ٹھیک ہے اچھا لگا تم سے بات کر اچھا موٹیویشن ملا ہے تم سے مجھے
میں ڈاٹا میں ڈاٹاٹری چئل اسسمنٹ والی ضاب دھوں گی